ہلو
بھائی جان میری آواز سن پا رہے ہو
ہاں بھائی جان سن پا رہا ہوں
سب خیریت بھایی جان
بس دعا بڑھیا آپ سناؤ آپ کے گھر میں سب ٹھیک آپ ٹھیک
جی سب خیریت ہے بھائی جان سب خیریت ہے ہمم یہ سبھی خیریت ہے
ہاں بھائی اور سنا بھائی ناشتہ واشہ کیا کھا
جی جی جی جی بالکل بالکل بھائی جان آپ سن میں تھوڑی گفتگوف کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ آپ نے نوٹس کیا ہے کچھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ جاننا بھی چاہتا ہوں کیونکہ کچھ نالج رہنا ضروری ہوتا ہے
ہاں
بھائی جان میں آپ سے فرماتا ہوں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آن لائن آف لائن کا جو آج کل کا سسٹم چل رہا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کچھ آن لائن فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہے آف لائن کے نقصان بھی ہیں بھی ہے تو آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہو گے
بھائی میں آپ آن لائن کے بارے میں کہوں گا پھر میں آپ کو آف لائن کے بارے میں کہوں گا ٹھیک ہے
جی جی جی بھائی جان بالکل بالکل آپ فرمائیے ہاں ہاں بھائی بھائی بھائی جان
اگر ہم آن لائن کے فائدے دیکھیں اور نقصانات دیکھیں تو فائدے ہی زیادہ ہیں اور نقصانات بھی ہیں اگر ہم موبائل فون کا یا کسی آن لائن کا ہم اچھا استعمال کریں تو ہم آن لائن گھر بیٹھے کچھ بھی منگا سکتے ہیں یہاں تک کہ فون بھی کر سکتے ہیں مطلب کہ ویڈیو کالس بھی کر سکتے ہیں اور نئے نئے دیشوں سے ہم بات بھی کر سکتے ہیں مگر آن کس سے آن لائن سے مطلب آن لائن انٹرنیٹ ہے اسی سے ہم بات کر سکتے ہیں دور دور تک اور اس کے نقصانات بھی بہت سارے ہیں جیسے کہ کچھ اس کی مس یوزز کرتے ہیں کچھ عجیب عجیب دیکھتے ہیں زیادہ یوز کرتے ہیں فون چھوٹے بچے بڑے بھی اس کا بہت مس یوز کرتے ہیں اس سے اس کے نقصانات بہت ہیں جو ہماراری آنکھوں کو بھی خراب کرتا ہے پھر ہمارے دماغ کو بھی خراب کرتا ہے اسی طرح
بالکل بھائی جان آپ نے صحیح فرمایا تھوڑا میں اس کے بارے میں تو آپ کو روم روم کرانا چاہتا ہوں جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ آج کے ماڈن زمانے میں ٹیکنالوجی انسان کی زندگی بہت ہی آسان بناتی ہے بھائی جان انٹرنیٹ کی وجہ سے دنیا ایک گلوبل ولیجر بن گئی ہے آج ہم گھر بیٹھے پڑھائی کر سکتے ہیں نا بھیا شاپنگ کر سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں دنیا بھر کے لوگوں سے جڑ سکتے ہیں اپنے تال پل بنا سکتے ہیں بلاات کر سکتے ہیں اس لیے آن لائن سسٹم تیزی سے پاپولر ہو رہا ہے بھیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آف لائن سسٹم کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے ہے نا بھیا اس کے تھوڑے آپ کو دیکنے کو ملیں گے تھوڑے نقصان بھی دیکھنے ملیں گے تو میں آپ کو اس کو تھوڑا روب روخ کرا گ چاہتا ہوں آن لائن سے تو آن لائن سسٹم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے سمے اور پیسے دونوں کی بچت ہوتی ہے بھائییا
آئی جا سطنت ما ن شور وہ
ف
ن ہاں بھائی کچھ ایسے ہی ہیں اور آن لائن اس موجودہ دور کے میں بہت اہمیت رکھتا ہے اس کے بغیر ہم اب وہ کہتے نا کہ جی نہیں سکتے آن لائن سسٹم کے بغیر آن لائن ہی وہ سسٹم ہے جو ہم گھر بیٹھے کچھ منگا سکتے ہیں جیسے کہ بہت سارے ایپس ہیں بہت ساری وہ ویب سائٹس ہیں جہاں پہ ا ہم کچھ منگا تو گھر آتا ہے بہت سارے ایس پروڈکٹ چیزیں ہیں جو ہم خریدتے ہیں کس سے آن لائن ہی خریے سو ہاں
یہ کچھ کیا ہوگ جیسے بھائی جان ایجوکیشن لائن میں کیا ہوگا کہ آج کے جو ایڈوانس چات ہیں جو ایجوکیشن
بییر ہاں ہاں ہم پ
دودھ
ہاں
اسی طرح آن لائن بینکنگ
وا پ تھاہ ہاں بھائی جان
ہے بھائیپ گھر بیٹھے کچھ بھی اپنی ضرورت کی چیزیں سامان آڈر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لاکھوں لوگوں کو آن لائن فلنگ یوب ادوگ کے طریقوں سے روزگار مل رہا ہے بھیا ہے ن بھائییا آج آپ نے دیکھا لائن ہمیں بہت فائدے ہیں گھر بیٹھے ہر چیز کا ہم آنند لے سکتے ہیں سویدھا لے سکتے ہیں انٹرنیٹ چلا سکتے ہیں ٹی وی دیکھ سکتے ہیں گیمنگ کھیل سکتے ہیں کسی بھی آئٹم پروڈکٹ کو منگا سکتے ہیں آپ نے آن لائن پ کھیک نقصان بھی دیک
آن لائن ٹیچنگ بھی کر سکتے ہیں گھر بیٹھے کسی کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور
ہ
اپنی منی بھی ہم اپنے پیسے بھی ہم جیت سکتے ہیں اور ینی آج کل بہت سارے ایسے جابس ہیں جو کر بیٹھے کرتے ہیں ایسے لو کھئے جو ہم گھر بیھ گھر بیٹھے کرتے ہیں اور ان کے پیسے آ جاتے ہیں سو موبائل آن لائن یا کچھ انٹرنیٹ وہ وغیرہ یہ سب ہمارے لیے مفید ہے ایک اہم چیز ہے جس سے ہمارا روزگار بھی چلتا ہے روز روٹی بھی چلتے ہیں آیات بھی پلتا ہے آن لائن سے آف لائن بھی چلتا ہے مگر آن لائن کم انرجی لگتی ہیں ایزپ ٹو آف لائن
جی جی بھائی جان جیسے آپ نے بتا آن لائن کے فائدے بھی بتاائے میں نے سنا آپ نے بتایا میں نے بھی آپ کو بتا یا آپ نے نوٹس کیا آپ نے بھی نوٹس کیا آپ نے بائی جان کچھ نوٹس اور بھی کیا ہوگا آن لائن کے سھ ساتھ ہمیں فائدے بھی تو ملتے ہیں تھوڑا نقصان بھی دیکھنے کو ملتا اگر جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آن لائن سسٹم کے کئی فائدے ہیں تو لیکن کچھ نقصان بھی ہے جیسے انٹرنیٹ کا انٹرنیٹ کا زیادہ استعمال صحت کے لیے نقصان داک ہو سکتا ہے بھائی جان موبائل کمپوٹر لگاتار استعمال سے آنکھوں کی کمزوری گردن اور پیٹ درد اور ا بہت ساری پریشانییاں دیکھنے کو ملتی ہیں آن لائن دنیا میں سائبر کرائم نگ اور ویب سائٹ کا بھی خطرہ رہتا ہے بائی چانس ج میں کیا لوگ تو بھی اپنے پیسیاب پر جانکاری کر ان کو بہت سارا نقصان بھی سنا پڑتا ہے اپنے ایک سماج میں ایک امیج بنائے رکھتے ہیں وہ برباد ہو جاتی ہے بچوں میں آپ نے دیکھا ہے آن لائن سے تھوڑا اور بھی ن جیسے بچوں اور گاؤں میں سوشل میڈیا اور آن لائن گمس کی لت بھی ایک بڑی سمسیا رہی ہےسے پڑھائی اور صحت پر اثر پڑتا ہے نا بھائی جان
ہاں
تھوڑے سے نقصان ہے تو فائدے بھی آن لائن کے بہتے ہیں آپ نے دیکھا اب اچھا ایک چیز اور میں بتاتا ہوں آپ کو کو آف لائن کے فائدے بھی ہیں دیکھو بھائی دن د آن لائن سسٹم میں انسان سیدھے لوگوں سے ملتا ہے ہے نا انٹرنیٹ میں تو آپ نے آن لائن میں کیا ہے گھر سے بیٹھے ہی اپنے آڈر مارتی ہے ہمیں یہ نہیں پتا ہے آرڈر صحیح آ رہا غط آ رہا ہے پر آف لائن کا یہ فائدہ ہے کہ آپ سیھے انسان لوگوں سے مل سکتے ہیں ج سے بھروسہ ن نیتکتا اور سوشل رشتے مضبوط ہوتے ہیں بھیا اسکول اور کالج میں ٹیچر ونٹ کے بیچ سے سیدھا کانٹیکٹ بہتر پڑھائی کر رہا ہے ڈائریکٹلی بات کر سکتے ہے نا وھ گان
ہاں بھائی جان کچھ ایسی ہے
دیک کر چھو کر جانچ کر ہی سکتا ہے جس سے دھوکا کھانے کا چانس کم رہتا ہے بھائی جان ہے نا بھ جان اسی طرح آف لائن اسپ اور سوشل ایکٹیوٹیز فیزیکل اور مینٹل ھ کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے بھائی جان
ہاں بھائی بہت فائدے میں ہاں بائی فائدے مند ہو تھا
اس کے ذریعے لے رہے ہیں
مگر آف لائن یہ فائدے ہیں کہ اگر ہم کوئی گیم گھر بیٹھے فون پہ کھیلتے ہیں کسی پ پہ کھیلتے ہیں لیپ ٹاپ پہ کھیلتے ہیں وہ ہم گھر گھر سے باہر گراؤنڈ میں بھی کھیل سکتے ہیں جس سے ہماری باڈی بھی فٹ رہے گی ہمارا مائنڈ بھی فریش ہو جائے گا اور ہماری باڈی جو ہے و نگ بھی ہوگی جگنگ بھی ہوگی سب کچھ ہوگی جس سے ہماری باڈی فٹ رہے گی اور فٹنس بھی آئے گی تو تو ہمیں گھر میں بھی زیادہ نہیں بیٹھنا ہے جس سے ہم موبائل کا شکار ہو جائے کیونکہ گھر بیٹھے اگر ہم کوئی کام نہیں تو ہمیں صرف پھر فون دیکھنا ہے سونا ہے تو مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ ہمیں اس کو ہمیں پھر ادھر گھر سے باہر نکلنا ہے اور گراؤنڈ وراؤنڈ میں جانا ہے یہ نہیں کہ گھر سے باہر سگریٹ وگریٹ پہ وہ بھی نہیں کرنا ہے ہمیں ہمیں گراؤنڈ میں جانا ہے کھیلنا ہے کودنا ہے اور دوڑنا ہے جس سے ہماری باڈی فٹ اور تندرست رہے جو کہ بہت اہم ضروری اور ا فائدے مند ہوگا ہر جوان کے لیے اور ہر جوانوں کے لیے ایزرسائز ج وم نہیں ہے ہر انسان کو فٹ رہنے چاہیے اور ہر انسان کو نہ فون زیادہ دیکھنا چاہیے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو آن لائن سسٹم سے دور رکھو کیا مگر سب کو سب کو رکھنا ہے سب کو رکھنا ہوگا ہاں
نے بالکل صح فرمایا آف لائن کے کئی فائدے بتائے بالکل صحیح کا اب ایک نظر اس پہ بھی ہم آپ کو سر بات کر تو شروع کرنا چاہیں گے آ لائن سٹم کا آ لائن سم تھوڑے نقصان بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کہ آپ آف لائن س میں ٹائم لگتا ہے آفس بینک یا مارکیٹ جانا پڑتا ہے جس سے س اچھا تو ایک د ہی ہوتے ہیں آپ کو کئی بارا ہو کئی بار لمبی لائنوں میں انتظار کرنا پڑتا ہے اور ہر کام کے لیے صحیح جگہ پر جانا ضروری ہوتا ہے دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں لی اچھی پڑھائی ل دوسری ست تک پہنچناا مشکل ہو سکتا ہے بھائی جان آف لائن کے ذریعے ہمیں ٹائم سمے اور پیسے سب چیز کی ہمیں دیکھ ریکھ کرنی پڑتی اس کے حساب سے ٹائمنگ رہتا ہے نتیجہ بھائی جان یہ نکلتا ہے کہ آن لائن اور آف لائن دونوں سسٹم اپنی اپنی جگہ ضروری ہے بھیا آن لائن سویدھا اس کی دا ہے
ہاں تو
آ
سا ہی بھائی بیٹھو مھے آپ گھر والے بلا رہے ہیں
نہیں آف لائن پ ڈپینڈ رہےنا ہے بھ
ہاں بھائی ہاں بھائیان ٹھیک ہے بھائی جان ٹھیک ہے اللہ حاظ
ہے نا بھائی جان کر کے دکتکوب کر کے بہت اچھا لگا